السلام علیکم
وعلیکم السلام
بولیے کیا کہ رہیے تھے
ٹھیک ہے آپنا بتائیے
ٹیک تو ہمیں آبوں سب کیسے ہیں
سب ٹھیک ہے
کیا کر رہے ہیں ابو کہاں ہیں
ابو باہر گئے ہیں
باہر کہاں مطلب مارکیٹ طرف
نہیں گاؤں میں میٹنگ ہے وہیں پہ گئے ہیں
اچ ہاں آرام میں کیا کر رہی ہے
امی کھانا بنا رہی ہے
ہاں تب پڑھائی لکھائی کیسا چل رہا ہے
ہوں اچھا چلتا ہے ابھی ایڈمیسن کروانا ہے
کون کلاس میں سر
بی ایس سی
ہاں بی ایس سی میں
ہاں
کون سبجیکٹ لینا ہے
میت
میتھمیٹکس اور سب سنائیے ادھر آؤ کبھی گھومنے وومنے
لینا ہی گا تب تو جائیں گے
ہوں
لینے آئی گا تب تو
اچھا پنے جانا پڑے گا
ہم تو ایسے ہی چلے گئے ہے
ادھر کون ریلیٹیو ایکٹا تو رہتے ہیں نا آپ لوگ کا
ہوں خالا ہے
اچھا ہ چھوٹا والا بھائی کیا کر رہا
مدرسا میں
پڑ رہ نا
ہوں
ہوں مشا مفی پیسا آگودار
بارہ بھی کیا ہوا ہے ہوں بارش تو بھی ہوئی ہے
ہوں تو کہیں گھومنے گئے ہیں کہ نہیں آج تک کہیں کہ گھر پے کہیں خالی رہتے ہے
گئے ہیں ابھی آ ہیں گھوم کر ہی
کہاں
اب ہی گھر گئے تھے رلا
اچھا ہاں تبسم بازے گا
ہوں
کیا کرے رہ رہلا میں دیکھیں کیا کیا تھا
مال گھومیں شاپنگ کیے ریسٹورینٹ گئے کھانا کھایا
آچھا تو گھوم لے تو کہیں باہر گھمیس سین وغیرہ جی
ویسے سائڈ س ن اور کوئی کوچنگ سے
اچھا
ہوں
وچنگ سے تو یہ کالج کہاں پہ ہے ابھی آپ کا ڈالتے ہیں کیا
ڈالٹے ہیں سوچ رہے ہیں لیکن ابوک گرے کی طرح سے ہی دیکھوالو وہاں پہ آنے جانے میں دقت ہوگا
اچھا ہے
یہاں پہ بھی ہے بی ایس سی
ہاں
ابھی تو اسکول میں مارک شیٹ بھی نہیں آیا تب آئے گا تب سوچا جائے گا
ہاں
اسکول سے ٹی سی ملے گی تب نا
اچھا کب تک ملے گاٹی سے
ابھی ایک سپتہ لگ جائے گا مارک شیٹ آیا ہی نہیں ہے اسکول میں
ہاں اور اسی بار نکلے ہوںگا نا انٹر کیا ہوںے فائنل نا
ہوں
انٹرویو کون سبجیکٹ لیاے تھا
میرا سائنس تھا میتھ
انٹر میں سائنس لیے تھے اور بی ایس سی کر رہے ہیں تو سائنس سے ہوا
میتھ میتھ ہی تھا میتھ مین سبجیکٹ میتھ تھا
اچھا تو ٹیوشن ویوسن کچھ بچے لوگ کو کہیں نہیں پڑھاتے ہیں گھر میں
یہاں پہ ایک بغل میں پڑھاتی ہے تو ا اھی کوئی بچہ نہیں آئے گا ویسے پڑھنے میںئے تو پڑھائی بھی کرتی ہے
اچھا
اسکول میں بولے تھے سر لوگ پڑھانے کے لیے لیکن ابو منع کر دیے
اچھا ابو منع کے ہے ن
ہاں
ہوں اور بڑے ابو کیا کر رہے کیا کا حال چال ہے
ہ گھر پہ ہی رہتے ہیںبھر
تو ریٹائرمنٹ ہوگا نا یہ
ہوں
تو ان کو تو عمرہ عمرہ کرنے جان چل جانا جانا چاہیے
ہرض کرنے جائیں گے تو چھوٹو بھائی کا شادی ہوگا تب نا
اچھا چھوٹو بھائی کہاں ہے ابھی
راچی
پڑا
نہیں کہ مطلب کسی میں جاب لگا ہے تو اسی میں رہ کرتے ہیں جاب پڑھ بھی رہے ہیں اور جاب بھی کر رہے ہیں
ہاں پڑھ بھی رہے ہیں جاب بھی کر رہے نہیں
ہوں
چھوٹو وہ تین تین بھائی ہیں نا وہ لوگ سب بار
ہاں تین بھائی
سب سے چھوٹا والا پڑ رہا ہے
نہیں چھوٹا والا تو توب دبئی گئے ہیں وہ
کیا کرا دو بائی
ا کمپیوٹر والا مطلب ٹویلتھ فائنل کی نا تو شاید کوئی پالٹیکنک والے ایگزام دیے تھے تو اسی میں کمپیوٹر والا میں کچھ ان کا ہو گیا ہے
ہاں
تو دبئی گئے ہیں وہیں پہ ان کا ا تھی ہوا ہے
اچھا ن سلیکشن ہوا ہوا کچھ میں
ہوں
تو پڑھنے کے سلسلے سے ہی یہ ہیں کہ کچھ کمائی کے سلسلے سے گئے ہیں
نہیں ابھی تو پڑھائی نہیں ہو رہا مطلب بس کمپیوٹر پہ جو بل نہیں پے کرتے ہیں وہی سب مطلب ل ہوا ہے کمپیوٹر چلانے والا
آڈٹ میں مطلب جو ہے یہ کیشئر جیسا کام کرنا ہے
کوئی کمپنی بھیجا ہے
تو سیلری تو اچھا ملتا ہوگا
ہوں
تو گھر پہ سب ہو گیا بیج وج لگ گیا
نہیں بس مکئی کا لگا ہے
مکئی لائٹ اٹھائے گ نہیں ادھر لائٹ کا بہت پرابلم ہےتا آیں
پانی گرے گا تو لائٹ نہیں دے گی
تو کیسے مینیج کرتے ہیں آپ لوگ
ہ ابھی ترنت کٹے ہے پھر آ ہی جائے گا
انویٹر وغیرہ نہیں لگل ہے
نہیں انوائٹر ابو لگانے والے ہیں ابھی
ہاں نہیں لگائے گ نہیں
ہوں
تب ادھر صوفا گھر گئی تھی کہ نہیں گھومنا
پھوفا گڑ تو ایگزام ٹائم میں ایک مہینہ رہ کر آئے کتنا جائے گھومنے
اچھا
ایگزام وہی سے دی ہے تو
ہاں گھا بھی لوگ گی تھی
ہوں
ہ تو کھانا پینا امی بناتی ہے اس میں ہاتھ نہیں بٹھاتی ہے تو امی
بٹاتے ہیں
ہاں آج نہیں بتایا نہیں
ابھی بٹائیں گے ابھی کھانا نہیں بنایا بس
ار تو کچھ تو روٹی مختصر روٹی بنانا ہوگا اور کیا
ہوں
ہ
روٹی ہم ہی بناتے ہیں
اچھا امی سبزی بناتی ہے
ہی ہ
ہاں تو تو لو کےٹا بھائی بہن ہے
تین
دو بہن ایک بھائی
ہوں
ہ تو سیکینڈ والی محل کیا کرتی ہے
کیا کرے گی گھر پہ رہے گی ا کا
اچھا تب وہ اسکول ک بجے آتے ہیں صبح
نو بجے
نو بجے سے دو بجے تک ہے کہی تین
تین
نو سو تین
ہوں
دن ادھر ہی ختم ہو جاتتاگ نہیں
ہوں
تو گھر میں کچھ کام وم لگا کے ویسیے ہی ہے بھی
لگا تھا پھر ختم ہو گیا
ہوں ہاں اچھا کبھی آتے ہیں کبھی ادھر لائیں گے رہنا
ہوں
گھومنا دہ جب ادھر کچئی پروگرام ہوگا تبھی نہ جائیں گا
گی پروگرام کہاں ہو رہا
ہوں
ابھی ہم بھی بزی رہیں گے ابھی کل جانا ہے کالج میں پتہ کرنے کی ایڈمیشن کب تک چلے گا مطلب ابھی تو ٹائم رہے گا نا یا جولائی آ گیا تو کب تک ایڈمیشن لے گا
ہاں
اور پھر آن لائن کلاس خریدنا ہے کلاس کرنا ہوگا
ہاں
ہوں
پیدل جاتے کہے آٹو واٹو سے
سائیکل سے جاتے ہیں
سائیکل سے اسکوٹی لوا لو آپ اسے
بولتے ہیں کہ لیں گے لیں گے اور پھر بولتے ہیں کیا آ کررے گی لے کے
گھر پہ گاڑی نہیں رکھا ہے نا ابھی
ہ اسکوٹی لگانے سے سب کو آرام رہتا
ہوں وہ تو آرام رہتا ہے
اسکوٹی لے آئے تو تو ہم ڈالٹیں گےے ایڈمیشن کروا لیتے طر ہ سے کرواتے ہی نہیں
اسکوٹی سے آنا جانا رہتا نہیں
ہوں
اچھا ہاں ہاں گرمی بہت سارا بڑھا ہوا ہے بارش ہو نہیں رہا
ہ ابھی تو جوا ٹھیک ہے اتنا نہیں ہے
اج ہوا ہے یہ نا بارش
بارش تو ہوئی ہے
ہوں کتنا بجے بتا
ساڑھے پانچ چھ بجے تک لگ بھگ
شام کو سبا بھی کر کر رہا ہے
دکان میں رہتے ہیں اور کہ کریں گے
قون دکان
اپنا دکان کرانہ دکان کھولے ہے نا
کہاں پہ
وہیں روڈ پہ جہاں سے مڑتے ہیں گھراننے کے لیے
ہوں
اچھا چلتا ہے ٹھیک ٹھاک
ہاں چلتا ہے ٹھیک چلتا ہے
ہوں تو لوگ بھی سامان وامان وہیں سے لاتے ہو گئے
ہوں وہیں سے آتا ہے سارا کچھ
ہاں اچھا ہے گھر سےے ہاں تو ضروری تھا تو دکان ہو سے کا ویسا نہیں تھا سنو پہلے پرگیا کہنا چلاتا تھا
ہوں پہلے چلاتے تھے لیکن ابھی نہیں چلا رہے ہیں بند کر دیے